جی نمستے
السلام علیکم
السلام علیکم اور سب
اور خریی سے ہ سب خیریت سے آپ سناؤ کیسے ہو
ہم میں کو سب کہ ریت میں
ہاں سب امی ابو با جی سب ٹھیک ہے اور بتائیے آپ کے بھائی جان نے باروبار شروع کیا تھا تو کیسے چل رہا تھا
کون سے بائے جاننا پچ سا چلو بائی جان کر تو کر
اچھا چلو اچھی بات ہے اللہ ب حرکت دیں ان کو
جی
وہ سنائیے مصروف تو نہیں تھے آپ کسی کر میں
نہیں نہیں بالکل نہیں
اچھا فرید سے بھی
پھرٹ ابھی پھر ہواؤں کھانا وانا بنا کے ابھی پھر ہوؤں
چلو اچھی بات ہے پھر میں نے سوچا چلو آ سے گفتگو کر لی جائے تھوڑی جی کافی دیر ہوگی باتنی ہوئی تھی وہ رہ
بالکل جی بالکل صحیح
ہوں اور بتائیے کیا
کان آج کل تو کیا چل رہا ہے صبح ڈوٹی ووٹی جاتے ہیں پھر شام کو آ کے کھانا وانا بناتے ہیں
اچھا ہاں روز مرہ کا معمول یہی ہے آپ کا
ہاں آس دو سو رئے مارننگ ریوٹی کتےیں ہیں ہاں ہاں آٹھ سے دس ب مارننگ میں ڈوٹی ووٹی کرتے ہیں اس کے بعد پھر دوسرے ہاسپٹل میں ڈیوٹی کرتے ہیں رات کو کھانا وانا بناتے ہیں پڑھائی کا موقع ملتا ہے تو کر لیتا ہے جی
ہ وہی ہے نا جو ہر انسان کی زندگی میں رزرا جو ماحول ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے جو جو ہماری ڈیلی روٹین ہو ا روزر کال معمول یہ بہت ہی مطلب اہمیت رکھتا ہے نا
ہاں بالکل جی بالکل
ہ وہی ہے نا جو اپنے اوقات کی پابندی کرتا ہے مطلب اپنے ٹائم کو صحیح سے مینج کرتا ہے اور معمولات کو صحیح انداز میں انجام دیتا ہے وہی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے
ہاں وہی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے جو ٹائم کو مینج کر کے چلتا ہے وہی زندگی میں کام ہے بولتا ہے
اور پھر اس سے پتا کیا ہوتا ہے انسان گ کون اور رقی بھی حاصل ہوتی ہے نا
ہاں بالکل صحی بات ہے آپ کی جو آد محنت کرے گا وہ سفل ایک دن ضرور ملتا ہے اس کو
صحی فرمایاپ نے وہی ہے جو روٹین کو صحیح خ رکھتا ہے روزمہ کی زندگی میں صحی طرح سے کا ست
ہاں ہاں ہاں
تو ترقی تو اس کو ملی جاتی ہے انشاء اللہ پھر
ملے گی ملے گی ایک دن اس کو ترقی ملتی ہے
وہی ہے نا جو ایک اچھا مول انسان ہاں ایک اچھا جو معمول انسان ہے وہ انوشا راشن ذمہ داری اور محنت کا جذبہ پیدا کرتا ہے نا
جی ج جی جی
ہوں بس سویرا تو ایسا ہی روز بس سویر ہاں پانچ بجے کے قریب بستر سے اٹھ جاتے ہیں پھر پہلے اپنے
اس کے ب
موزو کر کر کے قرض کی نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں چلو انہوں نے ہمیں ایک اور اچھا نیا دن فرمایا ہے نا پ کب
جی جی
ہاں یہ بھی الگ کہ وہ ہمیں صبح سے لگتا ہے ہم ایک تک
خجو جو اللہ کو مانے گا وہی کامیاب ہوتا ہے اللہ
ہوں
اللہ کے بندے سب اللہ کے بندے ہیں ہم سب اللہ کے بندے ہیں
ہاں بالکل صحی فرمایا آپ نے وہی ہے نا کہ اللہ یاد کرے تو اللہ بھی ہمیں یاد رکھتا ہے یہ تو ہے
اللہب میں یاد رکھتا ہے یہ صحیح بات بولی آپ نے بالکل
اس کے بعد میں تھوڑی دیر پھر ورزش کر لیتی ہوں ہے نا چلو تھڑا تو اپنی صحت کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے نا انسان کو
ہاں صحیح بات ہے اپنی لائف کو بھی مینج کرنا رہتا ہے
ہاں اپنے تھوڑا شریر کی طرف دھیان دیتے ہیں اگر مطلب جسم کی طرف دھیان نہ دے تو وہی ہے کہ ہم ڈاکٹروں کی طرف کرنا پڑ جاتا ہے کوئی بیماری وماری ہو جاتی ہے تو پھر
ڈاکٹروں کے تکرارنے پڑتے ہیں آگے پیچھے گھومنا پھرتا ہے ڈاکٹروں کے
ہاں صحیح فرمایا آپ نے بالکل وہی ہے نا اسسے جو ورزش ہوتی ہے پھر اس سے کیا ہوتا ہے جو ہمارا جسم جو ہوتا ہے تندرست رہتا اور ذہن بھی ترو تازہ رہتا ہے نا انسان جس ن ورزش کر لیتا ہے سارا دن وہ خود کو ترو تزہ محسوس کرتا ہے پھر
جی جی
ہوں ہوں پھر بس ایسی ہے کہ پھر غسل کرنے کے بعد پھر ہاں نہانے کے بعد مطلب غسل کے بعد پھر صاف ستھرا لباس پہن لیتے ہیں پھر ناشتہ وغیرہ بناتے ہیں سب کو کرواتے ہیں
سب
ہاں شوہر نے بھی جانا ہوتا ہے ہاں شا شوہر نے اپنے کاروبار پہ جانا ہوتا ہے تو بچوں نے مدرسے میں جانا ہوتا ہے تعلیم کے لیے تو سب کے لیے کھانا وغیرہ تیار کرتے ہیں
وہ تو سب کا اپنا ڈیلی کا روٹین رہتا ہے اسی حساب سے سب مینیج کرنا رہتا ہے
ہاں وہی ہے لیڈیز کا جو سے ہو جاتا ہے بچوں کا الگ سے ہو جاتا ہے شوہر نے اپنا پھر
لیڈیز کا تو کیا ہے جینس جینس سے زیادہ جینس سے زیادہ کام ہی لیڈیز کا رہتا ہے لیڈیز کا سب سے زیادہ رول رہتا ہے
ہاں کسی بھی وقت نہیں فری ہوتی نا وہ تو ہر وقت مصروف رہتی ہے کام میں وہ کبھی ہاں وہ کبھی فارغ نہیں ہو پاتی اپنے کام سے فری نہیں ہو پاتی
جی جی سو فن لاؤ دو لاؤ سب کام ہی رہتا ہے لیڈیز کا سب سے زیادہ رول لیڈیز کا رہتا ہے جینس کا تو کچھ بھی رول نہیں رہتا اس میں
ہاں وہی ہے نا بچوں پرورش دینی بچوں کو مطلب پالنا پوسنا اس میں سارا لیڈیز کا ہی رہتا ہے نا
لیڈیس رہتا کرتا ہے اپنی ڈیوٹی کرے گا اور فری ہو جاتا ہے اس سے
جینس کو تو اپنی ڈیوٹی کر ڈیوٹی ویوٹی کرتا ہے
ہوں ہصحیح فرمایا آپ نے بالکل تو وہ بہت سارے اس سے بد کاریاں ہوتا ہے جو میرے شوہر ہیں وہ نکل جاتے اپنے کاروبار پہ ہے نا دوپہر کا جو کھانا وغیرہ ہوتا ہے کا پیک کر دیتے پیک کر دیتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں مطلب بچوں سے پہلے تو وہی نکل جاتے ہیں سات بجے نکل جاتے سات پندرہ بیس پہ پھر بچوں کی بن آنی ہوتی ہے وہ تو رات کو آتے ہے کافی رات ہو جاتی ہے رات کو نو ساڑھے نو آتے ہیں پھر وہ واپس کاروبار اپنا ہے نا پھر سنھبالنا پڑتا
ہاں ہاں
اپنے کاروبار کی بڑی دقت رہتی ہے ہاں نوکری پیشہ انسا ن کا تو ایسے ہو جاتا ہے کہ چلو آٹھ گھنٹے کی نوکری کی تو آ گئے واپس ہے نا کاروبار میں تو پھر ہاں کاروبار میں تو کوئی ٹائم نہیں ہوتا پھر انسان کا کوئی پتا نہیں کیس وقت آئے وقت بے وقت آتے ہیں کئی بار
جیسے ہمارا دیکھو تو ہمارا ٹائم فکس رہتا ہے سیکینڈ ٹائم کی ڈیوٹی کرنی ہے تو کتنے گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی ہے ہم کو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا
ہوں وہی ہے نا پھر دوپہر کو جب بچے گھر سے واپ پھر میں دوپہر تک اپنا سارا کام کرتی ہوں سارا وہ کرتی ہوں پھر بچوں کے آنے سے پہلے نماز ادا کر لیتی ہوں دوپہر میں ہے نا پھر کھانا کھ کے تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں بس سبھی بچ بچے آ جاتے ہیں پھر بچوں کا ہو جاتا ہے کہ ان کو ہوم ورک ان کو کھانا کلایا تیار کیا کھانا کھلایا اس کے بعد پھر ان کو ہوم ورک وغیرہ یا پھر جو دوسری تعلیم مشقیں ہوتی ہیں وہ مکمل کرواتی ہیں ان کو
جی جی
ہاں
سے لورتے سے آتے ہیں تو کھانا وانا کھا کے پھر دوسری جاب پہ ڈبل جاب کرنا پڑتا ہے ہم کو تو کیا کھانا بھی لیٹ بناتے ہیں پھر
ہاں دقت رہتی ہے نا پھر ایسے بہت جب زیادہ کام رہتا ت
جی جی
ہوں
اور اور کیا رہتا ہے وہ ڈیلی روٹین میں یہی سب
ہاں پھر بس بچوں کا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں
ہاں ہاں بچوں کو پڑھائی وھائی بھی کراتے ہو کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں بچے آپ کے
ہاں بچے چھوٹے ہےب چھوٹی کلاسوں میں ہی ہے ناب تو ہاں تو مدرسے کا بھی یہ ایسا ہے کہ جو ہ قرآن وغیرہ کی اس کے لیے یا پھر حدیث وغیرہ پڑھانے کے لیے وہ مال بھی س ب آتے گھر پہ
جی جی جی
وہ بھی آتے ہیں ایک گھنٹے کے لیے پھر ان کا بھی تھوڑا کھانے پینے کا دیکھنا ہوتا ہے مولوی اب کا ہوں
وہ تو سب کا ہی الگ الگ روٹین رہتا ہے الگ الگ وہ سب کو کیا مینج کر کے چلنا پڑتا ہے ہر چیز کو
وہی ہے نا جو روزمرہ کا معمول ہے انسان کو کامیابی ترقی اور خوش چالی کی کام رانی کی منزل تک پہنچانے میں اہم جو کردار ادا کرتا ہے ہے نا اگر مطلب روزمرہ کی زندگییں اچھے سے چلے تو پھر آپ کو پتتا ہی ہے کہ ڈیلی روٹین نہیں ہے اچھے سے چلے گی تو پھر سارا کچھ ڈسٹرب ہو جاتا
ڈسٹرب ہو جاتا ہے ب صحی بول رہو آپ نے صحیح فرمایا
وہی تو ہے نا کہ
پھر پھر کبھی ملاقات ہوگی آپ سے تو پھر کریں گے بات نا ائی تھے
کریں گے
جی جی خدا خدافظ خد حافظ